ہیلو
ہیلو السلام علیکم کیسے ہو آپ سب خیریت
السلام علیکم ہاں سب خیریت
ہاں آج بہت دنوں بعد ہماری گفتگو گفتگو ہو رہی ہے تو آج میں سوچا کہ آج ہم کھیل کے اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں
ہاں ہاں ضرور ہٹھیک
ہاں کھیل انسان کی زندگی کا ایک اہم اور لازمی حصہ ہے یہ صرف تفریح یا وقت گزاری کا ذریعہ نہیں بلکہ انسان کی جسمانی اور روحانی بندگی کا بھی ضامن ہے
ہاں کھیل انسان کو جسمانی طور پر چست اور فعال رکھتے ہیں روزمرہ کی ورزش اور دوڑ دھوپ سے جسم کے عجا مضبوط ہوتے ہیں اور انسان متعد بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے
ہاں ایک دم صحیح فرمایا آپ نے ایک مشہور مکلا بھی ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے کھیل انسان کو ذہنی تناؤ اور پریشانیوں سے نجاؤ دلاتے اور سوچنے سمجھنے کی صحالیت میں اضافہ بھی کرتے ہیں
ہاں یہ تو صحیح فرمایا آپ نے کھیلوں کی دنیا اصول و جوابط کی پابند ہوتی ہے کھیل انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں پلن اور اصولوں کی پاسداری سکھاتے ہیں
ہاں اور ساتھ ہی ساتھ اجتماعی کھیل جیسے کرکٹ فٹ بال اور ہاکی انسان میں آپسی تاؤ اور مل جل کر کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں کھیل میں کپتانی یا ٹیم کا حصہ بننے سے فیصلے کر کرنے کی صحالیت اور قیادت کا جذبہ بھی دیدار ہوتا ہے
ہاں اور کھیل کا میدان انسان کو فتح پر آججی اور شکست پر صبر اور حوصلہ سکھاتا ہے یہ جذبات زندگی کے دیگر امتحانوں میں بہت کام آتا ہے کر نج جوانوں کے کردار کو تراشنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ انسان میں ایمانداری محنت اور لگن جیسی خوبیاں پیدا کرتے ہیں
یہ تو آپ نے ایک دم درست فرمایا کھیل کے میدان میں سیکنڈوں کی اہمیت ہوتی ہے کھیل انسان کو وقت کی قدر اور پابندی ا وقت کا درس دیتے ہیں کھیل مختلف جوبانوں مذہبوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتے جس سے سماجی رواداری بھی بڑھتی ہے
ہاں یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے جیسے کہ اولمپک اور ورلڈ کپ جیسے مقابلے دنیا بھر کی قوموں کو قریب لاتے ہیں اور امن ا آستھی کا پیغام فھیلاتے ہیں
ہاں اور کھیل نوجوان نسل کو منشیات سستی اور دیگر غیر اخالقی سرگرمیوں سے دور رکھ کر مستحکم سبت میں کامزن کرتے ہیں
باقاعدگی سے کھیل خود میں حصہ لینے سے جسم کا مدعفتی نظام مضبوط ہوتا ہے جس سے موسمی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے اور کھیل میں جیت حاصل کرنے کے لیے شدت بری توجوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے انسان کی تعلیمی اور پیشے ور زندگی میں بھی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے
یہ بات سے میں ایک دم سہمت ہوں آپ کے کھیل انسان کو ہر قسم کے حالات میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا اور پروش کو سہنا سکھاتا ہے اور دور حاضر میں کھیل صرف ش ش ل نہیں بلکہ ایک بہترین کرئر بھی بن چکے ہیں جس سے انعام اور سرفرازی کے ساتھ مالی استحکام بھی حاصل ہوتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے کھیل انسان کے اندر ایک نئی توانائی اور جوش بھر دیتے ہیں جس سے روزمرہ کا کام زیادہ دلچسپی اور روانی سے انجام بن پاتا ہے کھیل کا میدان انسان کو کسی سے حسد کیے بنا ایک صحت مند مقابلے کا طریقہ سکھاتا ہے
ایک دم صیف فرمایا آپ نے اور ساتھ ہی ساتھ کھیل سکھاتے ہیں کہ شکشا اور زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے اور غلطوں سے سیکھنے کا نام ہے کھلاڑی جب عالمی سطح پر نے ملک کی نبائی دنگی کرتے ہیں اور پرچم بلند کرتے ہیں تو یہ پورے ملک کے لیے فکر اور سرفرازی کا باعث بنتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بچوں کے لیے کھیل ان کی جسمانی اور ذہنی نشو نما کا بنیادی ذریعہ ہے جو ان کی بنیادی مہارتوں کو جلا بکستے ہیں کھیل انسان کی مجموعی شخصیت کو نکھارتے ہیں اور اس میں خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں
الگررج کھیل کسی بھی طریقے یافتہ اور صحت مند معاشرے کے لیے نازر ہے ہمیں اب نئی اور نئی نسل کی زندگی میں کھیلوں کا لازمی جگہ دینی چاہیے
ہاں یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے کھیل صرف بھاگ دوڑ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو فوری فصلیں لینے اور حکمت ا عملی بنانے کی مہارت ادا کرتے ہیں
ایک دم صحیح فرمایا آپ نے اور آج کے تیج رفتار دور میں کھیل چذہنی دباؤ ڈپریشن اور چڑچڑےپن کو دور کرنے کا بہترین اور قدرتی ذریعہ ہے کھیل کود کے ذریعے لوگوں کے بیچ دوستانہ تعلقات کرائم ہوتے ہیں جس سے آپسی کڑواہٹ اور رضیا ختم ہوتی ہے
ہاں یہ تو صحیح فرمایا آپ نے باقاعدگی سے کھیلوں میں حصہ لینے والے انسان کا قد وکامت جسمانی بناوٹ اور چہرے کی تازگی دوسروں سے ممتاز نظر آتی ہے کھیل میدان میں آنے والی مشکلوں کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں جس سے انسان میں ہر مشکل چنوتی سے ٹکرانے کی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے
ہاں یہ تو آپ نے بہت اچھا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ کھیل سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے ملتا ہے ہم جیون میں کئی کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں کھیل انسان میں قانون کی پابندی کرنے کا مادہ پیدا کرتے ہیں جو آگے چل کر اسے ذمہ دار اور شریف ناگرک بناتا ہے
ہاں یہ تو بالکل صحی فرمایا آپ نے کھیل کے سلسلے میں کھلاڑیوں کو مستفق شہروں اور ملکوں کا سفر کرنا پڑتا ہے جس سے ان کے تجربات اور جانکاری میں اضافہ ہوتا ہے
ہاں یہ آپ نے بہت صحیح فرمایا کھیل سے کافی کچھ جاننے ملتا ہے ہمب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ہی ساتھ ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں کھیل کے میدان میں کوئی امیر غریب یا کسی خاص جات نہیں ہوتا سب ایک برابر ہوتے کھیل کے میدان پہ
ہاں یہ تو بالکل صحیح فرمایا ہے آپ نے کھیلوں میں مصروف رہنے والے لوگ اپنی اصل عمر سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور کھیل انسان کی سوچ کو سکاراتمک اور پوروومت بناتے ہیں جس سے وہ زندگی کی ہر جنگ کو مسکرا کر جیتنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کھیل انسان کے اندر سے ڈر اور جھجھک کو ختم کرتے ہیں اور اس میں ہر طرح کے حالات کا بہادری سے سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں
ہاں جو جو کھیل کھیلتا ہے تو وہ اس کو اور انیک بیماریوں سے بچا رہتا ہے اور اس سے بیماریاں بھی دور رہتی ہے وہ وکتی ایک دم ا شست اور شاریرک پوری طرح سے ایک دم ٹھیک رہتا ہے اسے مطلب وہ بہت آگے تک جیتا ہے اور ہر ایک بیماریوں سے بچا رہتا ہے
ہاں یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے جو لوگ کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں ان کا جسمانی تھکاوٹ کے بعد بہتر اور پرسکن نیند آتی ہے جس سے صحت میں زبردست سدار ہوتا ہے دوڑ دھوپ اور ورزش والے کھیلوں سے انسان کی ہڈیاں اور پٹے مضبوط ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں بھی سہارا دیتے ہیں کھیلوں سے جسم میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے جس سے دل کی بیماریاں اور بلڈ پریشر جیسی سمسیا دور رہتی ہے
ہاں یہ تو آپ نے بہت سے فرمایا کھیل انسان کی سوچ کو سکاراتمک اور پورومید بناتے ہیں جس سے وہ زندگی کی ہر جنگ کو مسکرا کر جیتنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جیون میں اور بہت آگے بڑھتے ہیں
ہاں اور کھیل انسان کو صاف ستھرا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے یا دھوکا دھڑی سے دور رہنے اور ایمانداری سے کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں آج کے دور میں موٹاپا ایک بڑی بیماری بن چکا ہے باقاعدہ کھیل کود سے جسم کی تو چربی پگھلتی ہے اور وزنا کنٹرول میں رہتا ہے کھیل مختلف سبوں اور علاقوں کے لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں جس سے علاقائی نفرتیں ختم ہوتی ہے اور یکجہتی کو بڑھاوا ملتا ہے
ہاں اور کھیل انسان کی نیرس اور اکاہٹ بھری زندگی میں ایک نئی امنگ تاجگی اور رونق بھر دیتے جس سے زندگی جینے کا الگ مزہ آتا ہے
ہاں جو نوجوان کھیلوں سے جڑے ہوتے ہیں ان کا وقت اور توانائی صحیح جگہ استعمال ہوتی ہے جس سے وہ آوارہ گردی اور فضول خرچی سے بچے رہتے ہیں کھلے میدان میں دوڑنے اور کھیلنے سے فیفڑے مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کو تازہ آکسیجن ملتی ہے جو سانس کی بیماریوں سے بچاتی ہے اس لیے کھیل بہت ہی ضروری ہے
ضرور ضرور چلو پھر ہم آگے کسی دوسرے موضوع پر بات کریں گے آپ کے ساتھ بات کر کے مجھے بہت خوشی ملی اللہ حافظ
ہاں ہاں ہاں اللہ حافظ